ہیلو
ہلو
ہاں جی
ہلو ہلو
ہاں جی ہاں جی آواز آ رہی آپ السلام علیکم جی ج ہلو ہلو
بھائی جان
ہاں ہاں جی ہاں جی ہو گھر پریوار آپ آپ کے سر پر آ رہی ہے اپنا اور گھر پریوار سب خیریت جی آپ کے ہیں ہیلو جان کیا سب خیریت آپ کے ہیں
ہاں جی بھائی جان سب کہہ رہی آپ کے یہان سب کہہ رہی ہیں
ہاں جی ہاں جی جی بہت بڑھیا جی بہت بڑھیا جی ہور گیارہ بج گئے ہیں جی ڈنر میں میں نے سوچا چلو آپ سے بات کی جائے اور سمائیے جی کھانا کھوانا کھا لیا
ہاں جی بھائی جان کھا لیا آپ نے کھا لیا
ہاںی جی ہاں جی بہت بڑھیا بخا ہے جی جی جی اور سناائیے ہاں جی ہاں جی اور چھٹیاں چل رہی ہیں جی چھٹیوں میں اور آج سنڈے میں کہاں گئے پھر بچوں کو ل کے کرا
ارے بھائی جان ابھی میری س شادی نہیں ہوئی ہے
اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اپ آ رہی آ رہی سرییا
ہاں جی بولو
ہاں جی تو پھر یہ مثلب کی ہاں ج ہاں جی ہ جی جی امی جان ابو جان سب خہری ہے جی ہاں جی
سناؤ بھائی جان کیا ہو رہا ہے
یا ہو جی جی ہو گرمیاں کت پڑ رہی ہیں آپ کو پت ہی کتنی گرمی پڑ رہی ہوگی اور آپ کے وہاں پر موسم کیسا ہے وہ اور موسم کیسا ہے جی وہاں کا
تبادل دھیمی دھیمی آواز چل رہی ہے ہاں جی بولو
ہاں جی ہاں جی موس ہمم کیسے؟
ابھی بھائی صاحب تھوڑی تھوڑی گرمی پڑ رہی ہے صبح کافی بی گرمی ت
اچھا وض جی جی جی صحیح کہ رے ب ہمارے یہاں پر آج دو دن سے بت بہت دھماکے تھا اور اس سے پہلے کچھ بارشیں ہوئیں ہوئی تھی ٹھنڈا رہی تھی اب نہیں آ رہی یہ
وہ تو پہلے دو تین دن بعد بارش دو تین دن پہلے بارش ہوئی تھی تب موسم تھوڑا ٹھنڈا ہویا تھا اور گرمی بھی تھوڑی کمی تھی کم تھی پہلے سے تو ہوں
ہاں جک دیکھو آج کل پردوشن ر میں اتنا جا کے دیکھو اتنی دھول مٹی ہے جی ٹھیک ہے ب جی ہر بندہ اپنی گھومتا ہے جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور لوگ کار ہی پریفر کرتے ہیں وداؤٹ مطلب کہ ٹرین کی بجائے کیوں جی جٹھ
وہ تو ہے بھائی جان یہ بات تو آپ کی صحیح ہے اس سے بھی پردوشن پھیل رہ ہے جو کہ دھواں نکلتا ہے نا اس سے بھی پردوشن ہوتا ہے اس لیے یہ پردوشن کی یہی تو وجہ سب اپنی پرسنل تار وغیرہ سب یز کرتے بائک وغیرہ ہاں جی
جی جی جی دیکھیے انڈیا کیوں اگر آپ کو پانچ سو تین سو کلو میٹر جانا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ اپنے اپنا پرائی پرائیویٹ بین کے بجائے اوکے دیکھیے ٹرین میں آپ کو ٹکٹ نہیں ملتی ٹھیک ہے اگر ارجنٹ مطلب کہ بہت ضروری میں جانا ہے آج کل میں جانا ہے پ کھا کے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جٹ ہیں وندے بھارت جیسی ٹرینیں کو سگنل پہلے مطلب کہ بفور دینے کی وجہ جیسی ٹرینوں کو کھڑا کر دیتے ہیں ج سائڈ میں ٹرین سے زیادہ پریفر کرتے ہو یا کار ک کر پ
ہم تو بجن کار سے کرتے ہیں بج جیسے جیسے ماحول ایمرجنسی ہوتی ہے توب وہ تو وہ تو ایمرجنسی میں تو آپ کو بت ہی ہے کہ جیسے کہ کار وغیرہ ایسے یوز کی جاتی ہیں جیسے کہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر ٹرینوں سے بھی سفر کر لیا جاتا ہے
ابھی آج کے ٹائم پہ بہت بہت ہی کم بہت ہی امیر لوگ ہیں وہ دیکھیے ٹرین سے بالکل نہیں جاتے ہیں پر کیوں نہیں جاتے ٹوائلٹ اتنی سمت ٹوائلٹ ہوتا ہے آپ کیا کہتے تیز بارے میں
وہ تو ہے وہ بھائی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سب لوگ یہ ہے کہ جاتے ہیں وہاں پر جو گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں وہ گندگی کرتے ہیں جو نل وغیرہ ان کو بھی چلاتے نہیں اس لیے گندگی پھیلتی ہے ٹرینوں میں
ہاں جی
ہم سب کی ذمہ داری یہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہمارا بھی ہمارا بھی کرتبیہ ہوتا ہے ان پر جب ہم ٹوائلیٹ کرنے جاتے ہیں تو تھوڑا پانی چلا کے آنا چاہیے گٹگا وغیرہ نہیں دوگنا چاہیے
یہحی کہہ رہے ہیں پر ٹھیک ہے جی جی ہم سدھر گئے چلو جی ٹھیک ہے اور ہمارا ہوتا جی ہمارے جیسے لاکھوں وہ لوگ ہیں جی ہاں ج
وہ تو ہے بھائی یہ
جی
نہیں آپ کو نہیں بول رہا ہوں میں ہم سب ہمارے ساتھ جو بھائی بہن ہے وہ
میں تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں جی ج جی نہیں نہیں ب
نہیں
میں ای ا
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ویسے پھر بھی میں ایسے بات کر رہا تھا کہ جیسے آپ لیکن پھر بھی وہ سسٹم چلتے رہے گا کیکہ یہ دماغ کے اندر سر یہ چ
وہ تو ہے آپ نے دیکھا ہوا کبھی کبھی فن بھی لگا دیتے ہیں جو ٹی ٹی وغیرہ پھر بھی نہیں مانتے یہ ایس
اور صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی جی
ہوں
ہاں جی یہ جی چھٹیوں میں کیا پھر کیا کر رہے ہو
میں ابھی تو فی الحال تو تیار میری کمپٹیشن کی تیاری چل رہی ہے ابھی تو میں فی الحال روم پر رہتا ہوں
واہ جی واہ بہت ہی سندر بات بولی آپ نے گ میں اپنی کمپٹیشن کی بات کروں تو میں پچھ پچھلے پانچ سال ت مروں مطلب کہ ایک سمگ سویمنگ کرتا ہوں جی میں
اچھا
سلوا
اور جو میری ہائٹ ہے کافی کافی لمبی ہائٹ ہے میری سکس پوائنٹ فائیف ساڑھے چھ فٹ ج اورچ ٹھ سی پر دیکھیے یہ انڈیا ہے انڈیا ہے یہ ٹھیک ہے جی کرکٹ کے علاوہ انڈیا کو اور کچھ پوجتا نہیں سالے کرکٹ کے وچھے پاگل ہوئے دوسرے اولمپکس ہیں ٹھیک ہے جی اب دیکھیے میں نے پچھلے سے سوئمنگ کر رہا ہوں پر کمپٹیشن کے لیے میں تیار پچھلے دو سال کوچ میں نے کوچ کے بارے میں بات کہ پندرہ سے بیس ہزار کو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جی سرکار ٹھیک ہے جی اس کر کے نہا نبے پرسینٹ لوگ اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں جی
ہوتا ہے جیسے کہ جو جو آپ نے جو سوئمنگ بولا تھا وہ کمپٹیشن وغیرہ ہوتا جو اس میں بھاگ لیتے تو ہو گئے آپ تو جس سرکار کی طرف سے جو سوئمنگ اس میں اورو اس
جی جی دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا ہاں جی جی جی جی جی جی جی اپنے مشن لٹتے ہیں پر
ہاں
سبیوں پر اتنا وہ نہیں ہے اسکوپ وہ استنا یہ ہے بالکل بھی سب سپورٹ
وہ تو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ہم مڈل مڈل کلاس فیملیز تو زیادہ تر ای سے لوگ امیر لوگوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں غریب لوگوں کو کم کرتے ہیں تھوڑا کرتے بھی نہیں ہیں جو پیسے پیسے سے کام ہوتا ہے سارا
جی جی صحیح کہہ رہے پاگل ہوئے پڑے کرکٹ چلو دس کروڑوگ واٹ کوہلی کو سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں مانتا ہوں پچا کے کروڑ لوگ وراٹ کوہلی کو سپورٹ کر کرتے آل رہا نا وہ تو کروڑوں روپئے کما کے امیریکا جی
وہ تو ہے ویسے بھی آپ نے گاؤں میں دیکھا ہوا زیادہ ترح سے کھیل میں رجان ہے جو کرکٹ میں ہی ہے زیادہ تر ایسے اور کوئی کھیل اور وغیرہ جیسے ہاکی ہے بیڈمنٹن ایسے کھیلوں کو کوئی کھیلتا بھی نہیں ہے فٹ بال ہے جیسے کرکٹ کو زیادہ ہیل
جی جی جی جی اور ہمارے انڈینس کہتے ہیں کہ ہمارا جو انڈینس کے لوگ کہتے ہیں ہماراا راشٹری پتنی کونتا ہے ہاکی ہاکی کا تو نامو نشان نہیں ہے
وہ تو ہے وہ ی کا تھوڑا ہوگی تو گاؤں میں جانتے بھی نہیں ہے ویسے بھی کھیلتے بھی نہیں ہے پروگرامس ہوتے ہیں ان میں دیکھا آئے ویسے تو ویسے بھی اسکولوں میں بھی نہیں لے جاتے ہاکی کی طرف سے کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے جیسے لے جاتے سرکاری اسکولوں میں کون کون جا بھاگ لینے کے لیے
جی جی شن کی تیاری کیسے چل رہی ہیں
ہاں بھائی جان فی الحال تو صحیح چل رہی ہے اور
کتنے مہین
میرے کو تو ابھی تو فی الحال تو مین پڑھ تو تبھی سے راوں ٹویلتھ تو میری دو ہزار تیئیس میں ہوئی تھی اور میں تبھی سے کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہوں
ا ما کو
ہاں جی بھائی جان ہو گ
تو پھر تین سال میں آپ نے کئی سارے پیپر دیے ہوں گے پکا ہوں گے
ہاں وائی جان ایکک وار میں پلیس کا دے لیا اور ایس ٹی سی وغ
ہاں جی بولو بھ جان
جی جی ہاں جی کریے آپ
خدا حافظ
ہ
اوکے دس منٹ ہے گ